ہلو
السلام علیکم اپپا کیسے ہو آپ
وعلیکم السلام میں کیھیریت سے ہوں بالکل ٹھیک ہوں تم اپنے سناؤ تم کیسی ہو اور گھر پر سب کیسے ہیں امی ابو بچے سب خیریت سے تو ہے نا
جی جی آپا میں بھی بالکل خیریت سے ہوں اور ا امی ابو اور یہ بھی سب خیریت سے ہیں نعمت ہے کہ ان کی وجہ سے سب ہم لوگ ٹھیک ٹھاک رہیں اور کیا اچھا آج میں باہر سے تاازی ہری ساگ لکا ہ
اچھ
تو سوچا کہ میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ ہری ساگ کے کیا فائدے ہوتے ہیں اپنی صحت کے لیے اور اس کے لیے میں نے سوچا چلو آپ کا کوئی فون لگاتی ہوں آج اسی وشے پہ تھوڑی بات چیت کی جائے
بالکل ماشاء اللہ ہری شاخ تو صحت کے لیے بہت مفید ہوتی ہے ہری شاخ کے فائدے بھی بہت ہوتے ہیں ہمارے شریر کے لیے اور آنکھوں کے لیے مطلب ہمارے پورے شریر کے لیے ہری سبزی بہت ہی اچھی ہوتی ہے اس لیے ہری سانگ تو ہمیں کھانا ہی چاہیے
سوچا چلو آج آپس ہی ہری ساگ کے فائدے پوچھے جائیں ٹھیک ہے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں
جی جی بالکل ا حساب سے ہمیں بہت سی قیمتی غذائی اجاج پائے جاتے ہیں جو جسم کو طاقت د ایک
اچھا جیسے کون کون سے آپا
ہ اس سے جیسے وٹامن منرل اور ریشا بھرپور ماترا میں پایا جاتا ہے
کی صلاح دیتے ہیں اور کھ وہی کھانا بھی پسند کرتے ہیں وہ
ہری ساگ آنکھوں کی صحت کے لیے بھی بہت اچھی مانی جاتی ہے
ہاں یہ تو بہت اچھی بات کہی آپا آپ نے میں تو اب ہمیشہ ہری ساگ ہی بنایا کروں گی خود بھی کھاؤں گی اور اپنے بچوں کو اور گھر والوں کو سب کو پھیلاؤں گی
جی ہاں اس کے علاوہ آولہ یہ خون کی کمی کو دور کرنے میں بھی مدد کرتی ہے
ہاں ہاں میں نہیں بھی ہے سنا تو ہے پر آج کل تو بہت سے لوگوں کو کمزوری اور تھکان کی شکایت بہت رہتی ہے لوگ بولتے ہیں تھوڑا سا ارے میں تو تھوڑا کام کرتی ہوں اور میں تھک گئی ارے میرے سے تو اب نہیں ہو رہا میں نہیں کر سکتی مطلب یہی شکایتیں اکثر لوگ کرتے ہیں
جی ہاں جی ہاں بالکل صحیح کہا اگر کھانے میں ہری سبزیاں شابل کی جائے تو کافی فائدہ ہوتا ہے اور یہ جو شکایتیں ہوتی ہے نا تھک گئی ہے وہ ہو گیا یہ کافی حد تک کم ہو جائے گی
اچھا مجھے تو سرسوں کا ساگ اور پالک بھی بہت پسند ہے تو ان میں بھی کچھ وٹامنس اور یہ رہتے ہیں کیا آپا اور ان کے کھانے کو کچھ فائدے ہیں کیا
اور سب جب مکھن یا گھی کے ساتھ کھایا جائے تو یہ سواد اور بڑھ جاتا
ہاں ہاں ہاں ہاں اب تو مجھے بھوک لگنے لگی ہے آپا یہ سب سن کر آپ نے تو میرے منہ میں پانی ہلا د
جی جی بالکل مجھے بھی لیکن سواد کے ساتھ ساتھ اس کے فائدے بھی یاد رکھنے چاہیے
بالکل یہ اور کیا فائدہ ہوتا ہوتا ہے ویسے ساگ سرسوں کا ساگ کا
اس کے لیے بھی بہت اچھی ہوتی ہے ہری ساگ کھانے سے ہمارے پیٹ کا جو ہاجمہ ہو تا ہے نا ہمارا کھانا بچا ن کا جو بھی ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے مضبوط ہوتا ہے
اچھا اچھا شاید اسی لیے ڈ بھی زیادہ تر ہری سبزیاں ہی کھانے کی سلا دیتے ہیں وہ بھی بولتے ہیں کہ سلاد کھاؤ سبزیاں کھاؤ اپنے کھانے پینے پہ دھیان دو زیادہ تر ڈاکٹر ٹر بھی یہی بولتے ہیں
جی ہاں جی ہاں بالکل اس سے پیٹ بھی صاف رہتا ہے اور انسان ہلکا محسوس کرتا ہے
ہاں ہاں تو آپ کو پھر بچوں کو بھی ہرا ساتھ کھلانی
بالکل بالکل بڑھتے ہوئے بچوں کے لیے تو یہ ہاں اور بھی بہت ہی ضروری ہو جاتا ہے
لیکن آپا بچے تو کھانے میں بہت نخرے کرتے ہیں ہری سبزیاں کھانا پسند ہی نہیں کرتے ہیں آج کل کے بچے
جی ہاں بالکل صحیح کہا اس لیے انہیں الگ الگ طریقے سے بنا کر کھلانا چاہیے ایک ہی سبزی کو ایک ہی سبزی دو تین چار کارڈ سے الگ الگ بنا سکتے ہیں
ماپا وہ کیسے بنایا جائے یہ بھی بتاؤ
جیسے کہ کبھی پراٹھے پراٹھے میں کبھی دال میں اور کبھی سوپ میں ملا کر ہمیں بچوں کو دینا چاہیے اس سے ان کا ٹیسٹ بھی اچھا آتا ہے اور انہیں کھانے میں بھی مزے آتے ہیں
ماشاء اللہ یہ تو بہت اچھا مشورہ د ہے آپ آپ نے میں تو بچوں کو آج کل اب یہی سب دال پراٹھے اور سوپ میں انہوں میں ہی ساری سبزیاں کھلاؤں گی اب
ہری ساگ کی صحت کے لیے بھی اچھی مانی جاتی ہے ج
ہاں ماشاء اللہ یعنی ایک ہی چیز کے اتنے سارے فائدے دیکھو ہم تو آج تک جانتے ہی نہیں تھے یہ سب فائدے ہوتے ہیں ہمارے شریر کو
نہیں ہماری صحت لی بہت س ب اور بس انہیں جاننے کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے
سب نے م دی ہے ہمیں پکش ہے
بالکل بالکل باہر کے کھانے کی بجائے گھر کی سادہ اور پوشٹک جا زیادہ بہتر رہتی ہے ہوتی ہے
مجھے لگتا ہے کہ آج کل لوگ سواد کے پیچھے زیادہ بھاگتے ہیں اور صحت کو تو جیسے بھول ہی جاتے ہیں آج کل لوگ کیا باہر جاتے ہیں میگی موموز نوڈلس س اور منچورین یہ پتہ نہیں کیا کیا کھاتے رہتے ہیں کچھ سمجھ ہی نہیں اور ان کو وہ کھا کے بڑا آنند ملتا ہے
جی ہاں جی ہاں بالکل اس لیے روز مرہ کی غزا میں ہی ہری سبزی اور ہری سبزیاں ضرور شامل کرنی چاہیے کیوںکہ یہ پیزا برگر جب ہوتا ہے یہ تو مطلب شریر اور صحت دونوں کے لیے نقصان داک ہوتے ہیں
ہاں ہاں صحیح کہا اور اگر صحت اچھی ہو تو ہر کام آسانی سے کیا جا سکتا ہے اور اگر تم بیمار اور تھکے ہوئے اور ایسے رہو گے تو تم کچھ کام ہی نہیں کر پاؤ گے تم کو یہی لگتا رہے گا ارے میں نہیں کر سکتی میں بیمار ہوں میں یہ ہوں منہ میں سائے مطلب شریر سوبھانے ڈھونڈ لیتا ہے پھر
جی جی بالکل مجھے بھی بہت یہ لگا کہ صحت سے بڑھ کر میرے حساب سے تو صحت کا خزانہ ہری سانگ میں ہی چھپا ہے
جی جی جی ہاں شاید اسی لیے ہمیں روز مرہ کی غجا ہم ہری ساگ اور سبزیاں ضرور شامل کرنی چاہیے اوپا مجھے تو اب لگتا ہے کہ بس ہمیں روز روز ڈیلی ہری ساگ ہی کھانا چاہیے چاہ نہ کہ باہر کا کھانا کھانا چاہیے
مے بھی اچھا لگا کہ ہم نےمت کے بارے میں بات کی ہے
جی آپا اور سناؤ آپا آپ اپنے بچوں کو کیا چہری ساگ سبزیاں کھاتے ہیں
طرح سے کھاتے ہیں تو بڑے سوف سے اور مزے سے کھا
وائے آپ با آشا اللہپ بچے بہت اچھے ہیں اور باتیں ساری مانتے ہیں ایسے بچے خدا کی نعمت ہیں آپ کو تو ہاں چلو میں بھی یہی کوشش کروں گی کہ ہفتے میں کئی بار بنایا کروں اور بچوں اور امی ابو اور پوار کے ساتھ بیٹھ کے مزے سے کھایا کریں سبھی مل کے ف اٹھائیں سری ساخ کا
بالکل آ
چلو آج کی گفتگو سے مجھے بہت نئی باتیں معلوم ہوئی ہیں آپا آپ نے مجھے بہت کچھ باتیں سکھائی ہیں اور بہت کچھ بتایا ہے ہری ساگ کے بارے میں ان سے ہونے والے فائدوں کے بارے میں جان کر بہت اچھا
مجھے بھی بہت اچھا لگا سے بات کرتا
جی جی اللہ تانا سب کو اچھی جی جی اللہ تعالی سب کو اچھی صحت اور اچھی چیزیں نصیب فرمائے
خدا آافظ
جی جی اللہ حافظ اقا اللہ حافظ